وعلیکم اللہ وبرکاتہ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
الحمد للہ اللہ کا شکر ہے خیریت سے ہے اور جناب آپ فرمائیے خیریت سے ہے
جی جی الحمد للہ اللہ کا شکر ہے خیریت سے ہیں اور بتائیں جناب آپ کے والدین خیریت سے ہیں
الحمد للہ ہمارے والدین اور سب اللہ کے فضل اکرم سے کھیل رتے ہے اور جناب آپ سنائیے آپ کے والدین خیریست سے ہیں
جی جی الحمد للہ اللہ کا فضل ہے جناب ہمارے والدین بھی خیریت سے ہیں
الحمد للہ
جناب موسم کیسا ہو رہا ہے جناب
یہ جناب موسم جو ہے بڑا سہانہ ہو رہا ہے لیکن ہوا جو ہے بہت کم چل رہی ہے مطلب دن میں تھوڑا زیادہ تھا گیارہ بجے قریبا جو ہے الحمد للہ اتنی اچھی ہوا چلی تھی ایسرا لگ رہا تھا کہ آب ف کنی بارش ہوئی ہے اتنی خطرناک ہوا چل رہی تھی معاش
الحمد للہ الحمد للہ بالکل بالکل صحیح بات اللہ آگش شکر ہے جناب کہ جب شدر گرمی میں ہوائیں چلتی ہیں تو الگ ہی مزہ آتا ہے
جیشا
جی اری ہے اللہ کا فضل ہے اللہ کا بہت بڑا رحم ہے جناب تو اسی لیے جناب کہ ہم لوگوں کو بھی جس طرح اللہ تعالی ہم پر مہربانی برسا رہے ہیں اسی طریقے سے ہم کو بھی تو اللہ تعالی کی فرما برداری کرنی چاہیے
بیے شا بے شا صحی فرمایا آپ نے اللہ ال کی فرم بندی کرنا
کریں اللہ تعال کے حکم کو مانیں اللہ تعالی نے جس چیزوں سے منع فرمایا اس چیز کو چھوڑ دیں
الحمد للہ
حکم دیا ہے اس چیز کو کریں گناہوں سے بچ کر زندگی گزارے یہ ساری چیزیں ہیں تو اللہ تعا لا جوب ہم اتنی رحمتیں برسا رہے ہیں لیکن پھر بھی ہم کو کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعا لا کی ایک بات کو ہم نہ مان رہا ہے جبک اللہ تعا لا ہماری کئی خواہشوں کو پوری کر رہے ہیں
الحمد للہ صحیح فمایا ہو لیکن اللہ تعا لا ہماری تمام قوائدوں کو پورے کرتے ہیں تمام مخلوق ہماری پریشانییاں بیماریاں سب چیزیں دور رکھ بیماریاں دیکھیے آج ک آج ل انسان اتنا ہو گیا ہے کہ دیکھیے ہم ہمارے گاؤں میں یا کہیں پر بھی اگر زماعت آتی ہے نا جماعت آتی ہے تو جماعت کا جب ہم ماحول لیں محلے میں کل مطلب پڑوسی میں جب لے کے جاتے ہیں تو دیکھیے جماع کو دیکھ کر جو ہے انسان کتنا دور بھاگ جاتا ہے کہ کہاں سے آ گئے یہ مطلب اندر بھاگ جائیں گے اور ادھر گل گلوں کے اندر کوئی راستہ دیکھتے ہیں یا کوئی بائک والا دیکھتا اس کو مطلب کب لفٹ نہیں مانگی اس تو لفٹ مانگے رو روج ایرجنسی کام ہے ارے وہ اتنا ڈر لگتا ہے اتنا گھبراتا ہیں مطلب جماع بات کرنا پ ہم نماز کی بات ہے ماتا خالی کریں گے ہم وہ فالتو بات کریں گے مطلب اتنا گندی سوچ بتی ہے جمعاتوں کے لیے
جی جی یہ بالکل صحیح بات آپ بتائیں کہ مطلب کہ دیکھیے کہ فضول کام میں وقت کو ضائع کر دیتے ہیں لیکن یہ کہ یہ نہیں کہ تھوڑا سا وقت نکال کے اللہ کی گھر میں آ کے نماز کی پابندی کر لیں نماز پڑھ لیں اس سے اللہ بھی خوش ہوں گے اس سے ہمارے کام بھی بن جائیں گے لیکن نہیں لوگ ایسے ہو رہے ہیں کہ بالکل مطلب کہ آذان ہوتی ہے اور آذان سنتی ہی مطلب کہ اس کے دل و دماغ میں پتہ نہیں کیا بیٹھ جاتا ہے وہ اپنی جگہ سے پھر ہلتے بھی نہیں ہیں جبکہ یہ ہونا چاہیے کہ کہ اذان ہوتے ہی اپنی جگہ کو چھوڑ کے مسجد کی طرف چل دیں لیکن یہ ایسا م ایسا ماحول ہی نہیں ہے لوگ بعات کیا سوچ کہ ہم اذان سنے ہی نہیں ایسا کرتے ہیں کہ اذان اس کو سنا ہی نہیں دیا
جی جی جی صحیح بات جی لوگ با بولتے ان کو ٹائم ٹیبل کا پتا ہے کہ ہاں بھائی کہ اس اثر کی اذان اس وقت پر ہوگی اور جو ہے کس وقت پر ہوگی پتاہ ہے لیکن وہ موبائل جو ہے نا موبائل بند نہیں کریں گی ان کو بتائے پونے دو بجے جہر کی نماز کا ٹائم ہے اجان کا ٹائم ہے تو وہ موبائل کو بند نہیں کریں گے جب تک اس کی آواز نہیں آئے گی نا ان کو کہ ہاں آواز آ گئی تب جا کے اگر ایک چھیالیس بھی ہو گئے ہو گئے نا ایک بج کے چھیالیس منٹ بھی توبھی وہ بند نہیں کریں گے اس کو جبک کےچ نٹ پہلے انسان کو موبائل بند کر دینا چاہیے
بالکل بالکل
تاکہ اجان جو ہے اچھی تاریخ سے سنی جائے سکے
جی یہی ہے دیکھیے انسان جو ہے مطلب کہ یہ دیکھیے کہ اس کے اندر ذرہ برابر بھی اللہ کا خوف نہیں ہے کہ ہم کس طرح زندگی گزار رہے ہیں مطلب کہ یہ یہ بھی ڈر نہیں ہے کہ ہم اللہ تعا لا کی مطلب کیا کہ اللہ تعا لا کے زمین پر چلنا ہے اللہ تعا لا کی بنایا ہوا مان کے نیچے رہے ہیں اور اللہ تعالی کے جو بناائے ہوئے غذا ہے وہ کھا رہے ہیں یہ بھی ڈر نہیں ہے کہ اللہ تعالی کہیں مطلب کہ ہم پہ مطلب کہ کہیں عزاب نازل نہ کر کر دیں جس طرح ہم گناہ میں دل گناہ کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں یا جس طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں نمازوں اور نماز اور روزے کے بغیر تو یہ ذرہ برابر بھی اس کے اندر خوف نہیں ہے اللہ تعالی کا کیونکہ دیکھیے نماز جو ہے تمام عبادتوں میں سب سے اہم عبادت ہے تو نماز کی پابندی کرنی چاہیے نماز جو ہے کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے جناب آپ مطلب کہ یہاں تک کہ اگر نماز معاف ہوتی تو وہ کیا کہتے ہیں کہ کہ جنگ کے میدان میں معاف ہوتے ہے یہاں تک کہ جنگ کے میدان میں بھی نماز معاف نہیں
بیشا الحمد للہ بالکل صحیح بات ہے فرمایا آپ نے بالکل صحیح فرمایا دیکھیے نماز جو ہے ہمارے لیے بہت اہم ہے آپ نے بالکل صحیح فرمایا لیکن جو ہے اگر انسان سوچتا ہے کہ اگر کام نہیں کریں گے تو ہم پیٹ کیسے بھرے گا ہم بچوں کو کیسے پالیں گا بی اللہ تعالی ابھی کسی بندے کو بھوکا نہیں کھلا تھا اللہ تعالی نے انتظام کر رکھا ہے آپ کی جو ن میں ہے وہ دیکھ ہی رہے گا اللہ تعالی اتنی بڑی رائل مچھلی کو کھانا کھلا سکتا ہے تو آپ کیا ہو آپ کیا چیز ہو اتنا ساا کر د اللہ تعالی تو آپ تو ایک انسان ہو آپ کیا کھاتے ہو اتنا کم تو آپ کے لیے جو ہے ایسا کچھ نہیں ہے اگر آپ کام ضروری ہے آپ کے لیے تو دیکھیے آپ کام بھی کریے لیکن اگر آپ جو ہے شام کو آتے ہو تو الحمد للہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے مغرب عیشا کی نماز اور فجر کی نماز یہ تین وقت کی نواز آپ پڑھ سکتے ہو مکمل طریقے سے
بالکل صحیح بات ہے جناب بالکل درست فرمایا آپ دیکھیے یہی ہوتا ہے کہ دیکھیے انسان کے اندر مطلب کہ دولت آ گیا شہرت آ گیا تو وہ یوں سوچتے ہیں کہ یہ ہماری محنت سے آئی ہے جبکہ نہیں جب کہ یہ ہے کہ اللہ نے اسے عطا فرمایا ہے تو لوگ اسی میں تو مطلب کہ غرق ہو جاتے ہیں کہ لوگ کے لوگوں کے اندر یہ غلط گمان آ جاتا ہے کہ یہ ہماری محنت سے آیا بلکہ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ کے فضل سے آیا ہم کو اللہ کا شکر ادا کرنی چاہیے سعودی والے ہیں جو زیادہ مال اللہ نے دے رکھا ہے اچھے خاصے روزگار اگر مل گیا ہے سعودی میں اچھے کام کر رہے ہیں مال جمع کیے ہیں تو اس اللہ کا شکر ادا کرے نا کہ اللہ نے ہمیں دیا تو شکر گزار بندہ بنے اللہ تعالی آپ کو اور دے گا زیادہ مزید دے گا
بے شک صحیح فرمایا آپ نے دیکھیے اللہ تعالی کا ہمیں اترام کرنا چاہیے اور اگر جو ہے ج ال جو پریشانیاں گزرتی ہے نا ہمارے گھر میں تو کوئی پریشانیاں وغیرہ ہوتی ہے یا روزگار کی ک کمی ہوتی ہے لوگ باگ بہانے بناتے ہیں کہ ہمارے تو پریشانی ہے ہماری بیماری بیماری چلتی ہمارا پیسہ لگ رہا ہے ہمارا کام بھی نہیں چلتا تو بھائی کام نہیں چلتا تم ایک بار اللہ تعالی کو یاد کرو آپ نماز ٹائم نکل کر نماز نہیں جائے اچے اخلاق سے بات کرو الحمد اگر آپ انسان اچھے اخلاق سے بھی بات کرے گا نا تو وہ آپ کے حق میں دعا کرے گا مسجد میں آ کر
بالکل بالکل صحیح بات ہے جناب بالکل درست فرمائیں آپ جی یہی تو ہو رہا ہے کہ دیکھیے ال سب ہر انسان کے اندر مطلب کہ کچھ شہرت آنے کے بعد کچھ دولت ہونے کے بعد خاص طور پہ تو اللہ تعالی کو بھول ہی جاتے ہیں لیکن عام طور پہ رشتے داروں کو بھی بھول جاتے ہیں پیسے آنے کے بعد پیسے پیسے آنے کے بعد رشتے داروں کو بھول جاتے ہیں مطلب کہ اپنا خاص رشتے دار ہونے کے بعد بھی رشتے داروں کو پہچاننے سے انکار کر دیتا ہیں ہم اسے تو جانتے ہی نہیں ہے بتائیں جب ایسا ماحول ایسا معمول ہو جاتا ہے لوگوں کا رویہ ہو جاتا ہے پیسے آنے کے بعد
انسان جو ہے انسان کو سمجھ نہیں پاتا ریب انسان اگر اس کا بھائی بھی ہوگا نا سے دار بھی ہوگا کھاد اگر وہ غریب ہے تو اس کو بھی بھول جائے گا وہ کہ نہیں ہم جانتے ہی نہیں ہمارا کوھر
بالکل
واں کیا کیسی بات مطلب ایک خون ہے تمہارا ایک ماں کی کوکھ سے پیدا ہوئے انسان ت ایک ماں کے تم دو بھائیوں تم دونوں بھائیوں ایک ماں کے کوکھ سے پیدا ہوئے اور آج اگر آپ کے ایک بھائی آپ ایک آپ کا چھوٹا بھائی غریب ہے یا بڑا بھائی غریب اور چھوٹا امیر ہے تو آپ کہ اخلاق ایسے دوسرا اگر پوچھے تو کہ ہم کوئی جانتے نہیں کیا لگتا ہے ہمارا تو کچھ بھی نہیں لگتا
بالکل بالکل صحیح بات ہے جی جی جی جی صحی بات ہے اپنا اپنا اخلاق اچھا کیجیے جی جی صحیح بات رشتے رشتے جو ہیں رشتوں کی اہمیت اللہ تعالی نے بہت ہی اہم بتایا کہ رشتہ توڑنے والا جو ہے نا یہ جنت میں نہیں جائے گا لا د خل الجنت اک قاتون بہت مطلب کہ بہت ام اللہ کے نبی نے حدیث بتائی ہے کہ لوگ باغ مطلب کہ ذرہ برابر ہلکا سا پیسے کے لیے کچھ زمین کے ٹکڑے کے لیے لوگ ب کیا ہے کہ رشتے توڑ دیتے ہیں جناب مطلب کہ بھائی بھائی سے جدا ہو جاتے بھائی سے لڑ لیتے مطلب کہ یہ تک خیال نہیں آتا کہ کہ ہم دونوں ایک ہی ماں کے مطلب کے پیدائش ہیں ایک باپ کے پیدائش ہیں دونوں سگے بھائی ہیں یہ بھی ضرا برابر گھمان نہیں آتا
جی جی جی صحیح فرمایں بالکل ہیلو جناب آپ سے بہت اچھا لگا ہمیں بات کرک
جی جی ہم کو بھی بہت اچھا اچھا لگا آپ سے بات کر کے ان شاء اللہ پھر بات ہو گئی خدا حافظ
خدا حافظ السلام علیکم و رحمۃ
وعلیکم السلام